ہلو الس السلام علیکم ہوں کیسے ہو آج کل نظر نہیں آ رہا ے
وعلیکم السلام میں بڑھیا ہوں بس ان دونوں تھوڑا سا تھوڑا سا اپنی امتحانات کی تیاری میں مصروف ہوں
اچھا تو کیسی چل رہی ہے تیاری تم نے تو پچھلے سال بھی اسی وجہ سے پریشانی کا سامنا کیا تھا
ارے ہاں پت ہے لیکن نہیں اس سال میری تیاری اچھی چل رہی ہے اور اس سال میں اپنے وقت کا صحیح استعمال کر رہا ہوں پچھلے سال میں نے اپنا وقت فضول کاموں میں ضائع کر دیا تھا لیکن اس سال اب میرے کام بھی چل رہے ہیں اور میں پڑھا
یہ تو بہت اچھی بات ہے وقت کی پابندی کامیابی کی کنجی ہے جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے وقت انہیں چھوڑ دیتا ہے
صحیح ہے اور صحیح آپ کی بات بھی صحیح ہے میں نے بچپن میں وقت کی پابندی کے موضوع پڑھے تھے لیکن اس سال اس بار مجھے وقت کی پابندی سچ میں سکھا رہی ہے کہ وقت کی پابندی کامیابی کی کنجی ہے جو لوگ وقت وقت کی قدر کرتے ہیں وقت بھی انہیں جو لوگ وقت کی مطلب قدر نہیں کرتے تو وقت بھی ان انہیں چھوڑ دیتا ہے
ٹھیک چلو مجھے امید ہے کہ اس بار تم امتحانات میں بہت اچھے نمبر لاؤ گے
آپ کے بھی تو امتحان تھے وہ کیسے ہوے
الحمد للہ سب اچھے جا رہے ہیں میرے سارے پرچیاں بہت اچھی گئی ہے آپ کو تو پتا ہے نا میں بہت پڑھائی کرتی ہوں اور زیادہ تر میں اپنا وقت پڑھائی میں دیتی ہوں مجھے وقت ملتا ہی نہیں ہے کہ میں دوستوں سے بات کروں یا سیر کےلئے جاؤں
بالکل اسی لئے میں نے آپ کو بہت بہت بار سوچا کہ آپ کے ساتھ بات ہو جائے یا ملاقات ہو جائے لیکن آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا
ہاں اب میرے کچھ امتحانات ابھی باقی ہے وہ ختم کر کے میں سوچ رہی ہوں کہ ایکسکرشن کے لیے جائیں گے کیونکہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ سیر بھی ضروری ہے اس سے دماغ بھی ٹھیک رہتا ہے شریر بھی تندرست رہتا ہے اور دماغ بھی تندرست رہتا تا ہے
بالکل یہ تو اچھی بات ہے نا کہ آپ سوچ رہے ہو ان سب بارے میں میں بھی بہت دنوں سے سوچ رہا ہوں کہ میں ابو امی اور آپ سب اور سارے دوست مل کے کہیں ایکسکرشن جائیں کہیں گھومنے جائیں تاکہ جو بہت دنوں سے جو امتحان چل چل رہے تھے ان کا اور ہمارا جو دماغ مسوخ تھا ان سب چیزوں میں اب تھوڑا سا تھوڑا سا بار خود کا خود کی قابلیت کو اور اضافہ کرے کیوںکہ گھومنا ورزش وغیرہ یہ سب ضروری ہے
ہاں صحی کہہ رہے ہو تو ہمارا ہاں تو جب تمہارے امتحانات ختم ہوں گے تو بس مجھے اطلاع دینا تو میں باقی دوست سے بھی بات کروں گی اور اپنے گھر پہ بھی بات کروں گی تو کہیں ایکسکرشن کے لیے جائیں گے ٹھیک ہے نا
ٹھیک ہے تو اس سال کہاں جائیں آپ کیا بولتے ہو کہاں جا سکتے ہیں؟
کہیں دور ہی جائیں گے ویسے تر تو پہاڑی علاقے بہت اچھے رہتے ہیں ایک تو تازہ ہوا ملتی ہے اور سکون بھی وہاں ہوتا ہے شور شرابہ زیادہ نہیں ہوتا اور وہ دماغ کے لیئے بھی اچھا ہے
ٹھیک تو سون مرگ سوچ رہا تھا میں کیونکہ سونمرگ میں میں نے سنا ہے کہ لگ بھگ پورے سال برف رہتی ہے اور اس میں ٹھنڈا موسم بھی ہوتا ہے تو زیادہ گرمی بھی نہیں لگے گی اور زیادہ ٹھنڈ بھی نہیں ہوگی تو سنمارگ مجھے لگتا ہے ٹھیک رہے گا
ہاں ٹھیک ہے میں باقی دوستوں کو بھی اطلاع کر دوں گی اور گھر پہ بھی میں نے جیسے کہا کہ بول دوں گی تو سب ملیں گے اور جائیں گے پھر اگر کچھ دن وہاں رہنا بھی پڑا تو اچھی بات ہے نا کچھ دن ایک ساتھ مل جل کے رہیں گے باتیں بھی ہوں گی اور مزہ بھی آئے گا
ٹھیک ہے تو اس بار ہم کرتے ہیں ضروری کرتے ہیں کوشش کہ کہیں پہ جائیں اچھے سے ٹھیک ہے
آپ نے کھانا کھایا
نہ آج کا دن پورا مصروف ہی تھا میں میری گردن پہ تھوڑی سی چوٹ آئی تھی تو میں میں کچھ خاندر
اب ڈاکٹر کے پاس گئے
ڈاکٹر کے پاس میں تو نہیں گیا کہ میں ابھی گھوم کر ہی آ رہا ہوں عید کے بعد ہم گھومنے گئے تھے تو میں وہیں سے آیا پہلے پھر وہیں پہ ایک دو دکانوں پہ میں نے کچھ چھوٹے چھوٹیے نسکیوں سے میں نے دوائی لائی وہی کھائی لیکن نہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا میں لیکن اب سوچ رہا ہوں کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑ گی آج میں اچھے سے سو کر صبح دیکھوں گا کیا ہوگا اگر ٹھیک ہوا تو ٹھیک نہیں تو پھر جاؤں گا ڈاکٹر کے پاس
ہاں وہ بھی صحیح ہے مالش کرو اور گرم پانی کے ٹکورے بھی اگر کرو گے تو وہ بھی ٹھیک رہے گا
ٹھیک وہ بھی ٹھیک ہے اور بتائیے آپ نے کیا کیا دن بھر آج
میں پڑھائی کر رہی تھی اور اس کے بعد تھوڑا گھر کے کام کے امی کی مدد کی کام میں وہ کھانا بنا رہی تھی اب گرمی بڑھ رہی ہے نا تو وہ اکیلے کام نہیں کر پاتی اب میں نے بھی تھوڑی مدد کی تو سوچا جلدی کام ختم کریں گے اور سب مل کر بیٹھیں گے
چلو اچھا ہے آپ تو اس موقعے پہ باہر ہی ہوتے ہو پچھلے سال آپ چنندی گڑھ گئے تھے اور اس سال آپ شاید گھر میں ہی
ہاں ہاں میں گھر پر ہی رہتی ہوں زیادہ تر آپ کے امی ابو کیسے ہے ان کا پوچھا ہی نہیں میں نے معاف کرنا
وہ بھی سب ٹھیک ہے الحمد للہ وہ بھی کام کرتے ہیں اپنے اور پھر گھر آتے ہیں ہم شام کو ہی مل پاتے ہیں یا صبح یا شام کو تو وہ بھی ٹھیک ہی ہے
چلو اچھی بات ہے سن کر بہت اچھا لگا کہ وہ سب ٹھیک ہے آ کی بہن ٹھیک ہے
وہ بھی ٹھیک ہے ان کی بیٹی ہوئی تھی ابھی ایک دو ایک ڈیھ مہینے پہلے تو میں ایک طریقے سے ماموں بن گیا
چلو پھر آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ دونوں ٹھیک ہیں نا آپ کی بہن اور آپ کی بانجی
بالکل الحمد للہ سب ٹھیک ہے اور میری بہن جی کچھ دنوں سے تھوڑا تھوڑا بہت بیمار رہتی ہے لیکن باقی الحمد للہ ٹھیک ہے سب
چلو اچھی بات ہے اللہ ان کو ٹھیک رکھے اور آپ بھی زیادہ پریشانی مت لو اور پڑھائی بھی اچھے سے کرو اور سیر بھی ضور ہلو
ہاں ہیلو ہلو آواز نہیں آ رہی تھی ابھی
تو میں نے کہا پڑھائی بھی کرو اچھے سے من لگا کہ پڑھائی کرو اور اچھے نمبر لاؤ
بالکل بالکل وہی کوشش ہے میری بس یہی ایک دو سال یا تین چار سال میرے ہیں تو اس کے بعد اللہ کرے تو میں اچھی جگہ اپ اپنا کام اسٹارٹ کروں اور اچھی جگہ جاب کروں بس نہیں ہے
ہاں ہاں نوکری تو مل جائے گی بس محنت کی ضروری ہوتی ہے یہ کچھ سال ہوتے ہیں جس میں بہت مہ محنت کرنی ہوتی ہے پھر تو انسان آرام کی زندگی بسر کر سکتا ہے ایک اچھی سی نو اور وقت کی پابندی کرو گے
ہاں چلو اچھا لگا آپ کے ساتھ بات کر کے
میں اب مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بات کر کے گھر پہ سب کو میرا سلام بولنا اور اپنی بانجی کو میرا پیار دینا اور بہن کو بھی میرا پیار دینا اور سلام بولنا
بالکل آپ بھی گھر میں اپنی سلام دیجے اور وہاں پہ اپنے دوستوں کو میری سلام دیجے تو میں آپ کو کو پھر کبھی کال کرتے کہتا ہوں
ہاں ہاں ضرور ضرور آپ مجھے کبھی بھی فون کر سکتے ہیں تو کچھ اگر ضرورت ہوگی تو آپ مجھے بتا دینا
بالکل ٹھیک ہے
چلو پھر اللہ حافظ
اللہ حافظ